یکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
کیا آپ ٹھیک ہو کھانا کھا
ہاں ہاں میں نے ہ آپنی کون
ہاں میں نے بھی کھانا کھایا اور کیا کر رہے ہو
میں بس بیٹھی تھی اور آپ
ابھی ب ایسے ہی لیتا ہوا تھا
سبزی کیا
سبزی ت منی آئیتلن بریانی چ
اچھا اچھا ٹھیک گھرس لائ گھر سے بنائی تھی یا بازار سے لائی تھی
نہیں وہ بہن نے لائی تھی بازار سے
اچھا اچھا ٹھیک مزہ تھا
اور بتاؤ ٹھیک ہو آپ کی گھر میں سبزی کیا تھی
ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور اسکول جانا کا
نہیں چھٹی ہے اسکول کی
اچھا اچھا ٹھیکو
بتا نہیں کچھ میسج آئے تھے اسکول والوں کی طرف سے اصل میں آج کل گرمیاں بہت ہو رہی ہے نا
ہاں ہاں اسی لیے
ہوں آج ہم گرمیوں کی چھٹیوں کے موضعے پر تفصیل گفتگو کریں گے
گرمیوں کی چھٹی پر
ہاں
ہ چلو جب آپ بولتے ہو تو آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں
ہ
اچھا
بہت اچھا موضوع ہے گرمیوں کی چھٹی طلب کی زندگی کا بہت خوشگوار حسین ہوتا ہے ہر طلب ان چھٹیوں کی برست سے انتظار کرتے ہے برسوں سے انتظار کرتے ہیں
ہاں ہاں بالکل کئی مہینوں کی م مسلسل پڑھائی اور امتحانوں کے بعد جب چھٹیاں شروع ہوتی ہیں تو طالبہ خوشی محسوس کرتے ہیں
ہاں بالکل جی ہاں گرمیوں کی چھوٹی طلب کو آرام کرنے اور اپنی تھکان دور کرنے کے لیے کرنے کے مق دب دیتی ہے
اسی کے ساتھ ساتھ یہ چھٹیاں نئی چیزیں سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کو بھی بہترین موقع ہوتا ہے
بالکل کچھ کچھ بچے کمپیوٹر کورس کرتے ہیں اور کچھ بچے ڈرائنگ سیکھتے ہیں اور کچھ قرآن یا دوسری تعلیم سرگم ر گرمیوں میں حصہ لیتے ہیں
آپ گرمیوں کی چھٹی کس طرح گزارنا پسند کرتی ہیں
مجھے اپنی گرمیوں کی چ چھٹی کا کچھ حصہ آرام میں اور کچھ حصہ مختلف مفہور کاموں میں گزر گزرنا پسند ہے مجھے کتابیں پ اپنے اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے
یہ بہت اچھی بات ہے کتابیں انسان کو علم میں اضافہ کرتی ہے اور اس کی سوچ کو وسی کرتی ہے
جی ہاں گرمیوں کی چھٹی مبتلا کے لیے بہت مناسب وقت ہوتا ہے کیونکہ کہ اس دوران اسکول کو بوجھ نہیں ہوتا
بالکل بہت سے لوگ چھٹیا میں سفر بھی کرتے ہیں
بالکل سفر انسان کو مختلف مقامات دیکھنے اور نج چیزوں کے بارے میں جاننے کا مقاد دیتے ہیں
کچھ لوگ ا پہاڑی علاقوں کو رخ کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اپنے رشتتے داروں سے ملنے جاتے
جی ہاں رشتتے داروں سے مل رشتتے داروں سے ملاقات کرنے سے محبت اور اپنیت برقرار رہتی ہے
گرمیوں کی چھٹی گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی اچھا موقع ہوتا ہے
بالکل اسکول کے دنوں میں اکثر بچے بچے پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں جب کی چھٹیوں میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار گزار سکتے ہیں
ہاں آج کل بہت سے بچے اپنی چھٹیاں موبائل اور ویڈیو گیمز میں گزار دیتے ہیں
جی ہاں لیکن یہ عادت زیادہ مفود نہیں چھٹیوں کا کچھ حصہ جسمانی سرگرمیوں اور مفید مسگالوں میں بھی لگانا چاہے
ہاں مشغلوں میں بھی لگانا چاہیے میں بھی اس رائے سے متفق ہوں کھیل کود صحت کے لیے بہت ضروری ہے
ہاں بالکل کرکٹ بیڈمنٹن فٹ بال اور سائیکل جیسے مشغلیں بچوں کو تندرست اور متارق رہتے ہیں
گرمیوں کی چھٹی بچپن بچوں کو گھر کے کام سیکھنے کا بھی موقع دے دیا
جی ہاں چھٹی چ چھوٹے چھوٹے ذمہ داری نبھانے سے بچوں میں ا احتسس سے ذمہ داری پڑھائی ہوتا ہے ذمہ دار پڑتی ہے
کچھ سال بعد چھٹیوں میں ٹیوشن یا ایکسٹرا کلاسز بھی لیتے ہیں
بالکل اس سے انہیں اپنی کمزوری مضامین کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے
لیکن صرف پڑھائی ہی نہیں آرام بھی ضروری ہے
جی ہاں اگر انسان ہر وقت کام ہی کرتا رہے تو ثقافت ثقافت اور باریوں مصروف کرنے لگتا ہے
اس لیے چھٹیاں ذہنی تازگی کے لیے بہت اہم ہے
چھٹیوں کے بعد بالکل چھٹیوں کے بعد طلب نہ ت چھٹیوں کے بعد طلب نطقت اور نیا جواب کے ساتھ اسکول لوٹتے ہیں
گرمیوں کے موسم میں گرمی گرمی بھی بہت ہوتی ہے اسی لیے صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے
جی ہاں پانی زیادہ پینا چاہیے صاف ستھرا غذا کھانا چاہیے اور دھوپ سے بچنا چاہیے
یہ بہت مشل پید مشورہ ہے
ہاں یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے اگر انسان پانی پیے گا اس کا جسم ٹھیک رہے گا اور جب وہ صاف غذا کھائے گا اس کے اندر کوئی بھی بیماری مبتلا نہیں ہوگی
پیر مشورہ ہے
شکریہ صحا دم رہنے ہر موسم میں ضروری ہوتا ہے
ہاں ہاں صحت مند رہنا تو ہر موسم کے لیے ضروری ہی ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں صرف تفریح کے لیے ہوتی ہے
نہیں تشریف ضروری اہم ہے تب سے تفریص ضروری اہم ہیں لیکن چھٹیاں اپنی صلاحیت کو نکارنے اور کچھ نئے سیکھنے کا بھی موقع دیتا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی
بالکل اگر وقت کا صحیح استعمال کیا جائے تو چھٹیاں بہت مفید ثابت ہوسکتی ہیں
ہاں آپ کی سب سے یادگار گرمیوں کی چھٹی کون سی تھی
مجھے وہ چھٹیاں بہت یاد ہے جب ا جب نہ میں اپنے خاندان کے ساتھ سفر پر گئی تھی ہم نے بہت سے خوبصورت مقامات دیکھے اور بہت اچھی یادیں بنائے
یہ واقع یادگار تجربہ لگتا ہے
جی ہاں ایسی یاد ہے سان کو جذہن میں بہت عرصے تک محفوظ رہتیا
جی
جی ہاں ایسی یادیں انسان کو ذہن میں بہت اثرت تک محفوظ رہتی ہیں
میرے خیال میں گرمیوں کی چھٹی بچوں کو خوش رہنا اور اپنی سخت پوری کرنا ا کا موقع دیتی ہے
میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں
آخر میں آپ کیا بیغام دینا چاہیں گی
میرا پیغام یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹی کو صرف آرام م ضائع نہیں کیا جائےیں انہیں کچھ نئے سیکھ نے اپنی صحت ب صحت بت ر بنانے اور اپنے گھر والوں کس ساتھ گزارنے اور رت داروں کے گھر جانے اور سفر کرنے میں استعمال کرنا چاہیئے
اور میرری پیغام یہ ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے ہمیں اپنی چھٹیوں کو مناسب اور مفید بنانا چاہیئے تاکہ ہم مزے بھی کریں اور کچھ حاصل بھی کریں
بالکل اس سے ہم کامیاب اور بہتری ہوتی ہے جو ہماری گرمیا کی چھٹی ہوتی ہے نا اس میں اس کو ہمیں مطلب نا بہت سارے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے صرف گھر بیٹھے یہ نہیں آرام نہیں کرنا ہوتا ہے
ہاں جی آپ کی بات تو صحیح ہے اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا ان انتقال کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اس سے راضی ہیں؟
کیا ہوتا
اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو انتتام کرتے ہیں
ابھی تو نہیں مجھے لگتا ہے کہ پہلے میں بتا سکتی ہوں آپ کو کہ آپ گرمیوں کی چھٹی میں کہاں جا لے گ
میں تو زیادہ تر گرمیوں کی چھٹی گھر پہ ہی مناتا ہوں کیونکہ میرا سب سے بڑا اچھا اور کا لگتا ہے میں آرام کرتا ہوں فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں
آ کہیں گھومنے بھی جانا ہوتا ہے نا
تو صحیح ہے اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا انتتام کرتے ہیں
ابھی آپ صرف اختتام کرتے ہو ابھی تو میں نے بتایا آپ اور کہیں نہیں جاتے ہو کیا صرف اختظام کرتے ہو آپ
کیک کہ ہمارا سمے ختم ہو رہا ہے ہمارا سونے کا ٹائم آ رہا ہے
آپ اتنی جلدی کیوں سوتے ہو
سونا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے
ہاں ہاں صحت کے لیے تو اچھا ہے مجھے لگا کہ آپ کچھ وقت گزارو گے میرے ساتھ لیکن مجھے لگتا ہے آپ کا من بھی نہیں ہے چلو ہم بع میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ